السلام علیکم جناب ہاں تو بکھیر دیا حیدرآباد کو بکھیر دیا انہوں نے تو یاد
اپنا ایک وہ
اورچر اس نے اچھے مارے بیچارا ایک بال سے شتک سے چوک گیا ایک بال اور سے تک مارتا اور کس کل کا ریکارڈ توڑ دیتا ہو
ہاں اس بھائی جانن بڑیا کھیلاج فن
اچھا جائے
نہیں ابھی تو ایک کوالیفائر مقابلہ ہو رہا ہے جس میں جی ٹی آئے گی کل جی کل نہیں چلی جیٹی تو اب کل چلے گی پرسوں کل تو کیا ہے پرسوں ہے س
ہاں
رات ایٹی ون پ چیار ہو گئے اچھا کسی کا کل بیکار ہے اس کے بعد کر لینا نا اس وپس اسٹ ہو نا تھوڑا ٹائم لگا اس کے بع اس کال کر لینا و تو آپ پہلے بتا دے بھائی اب بھی اس میں انٹرسٹ رکھتے ہو تو میں آپ کو کا ساتھ میں کروا لیتے تھے
اس میں ڈالا تھا نا ابھی فارم
یہ تو لیکن آپ نے بہت لیٹ کھچڑی بنائی نا آپ نے جیسے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی جیسے نہیں اس ٹائم اس کو اس کو پہلے پلا ب کپلانانی اس نےیکھا نہیں ہے بائی کس کس کو میرے کو کیا کرنا ہے ایے دیکھتا نا تو پھر پولا لے کے چلتا
تو یہیدی ان کو اتنی جلدی تھوڑی ملے گی یہ بھی ابھی دس دس بارہ دن لگیں گے صحیح کیونکہ اس یہ والا وڈنس س توو نکل گیا آپ چیکنگ ہوئے جس میں اگلا ویٹنسٹ نہیں ل جائے گا تو اس کے نیکسٹ و نسٹ ڈے کو بھی پیمنٹ آئے گا زیادہ تر پیمنٹ ہاں نہیں چیکنگ بھی جو ہوگی نا ایکچولی کیا ہے بدھوار کو زیاد تر پیمنٹ ہوتا ہے اب یہ چیکنگ ہوگی جس میں اپنا اگلا بدوار تک آ جائے گا تو پھر اس بدھوار کو تو پیمنٹ ہو نہیں پائے گ اگلے کو ڈلے لے پو
اچھا ہاں صحیح ہو ٹائم لگے بھی انتظار انتظار کرنا پڑے گا ابھی
ہاں اب جیسے اگر تم بھی اگر ساتھ میں کھچڑی بھی ہمارے ساتھ بناتے ہیں تو ابھی کھچڑی کھانے کا مزہ توہیں بھی آتا ہمیں بھی آتا کیونکہ اس میں کھچڑی کا آنند دونوں کو ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی کر رہا ہے تو وہ نہیں اسی کو کھچڑی کا آنند ملےا
اچھا اچھا دونوں کو میں ملے گا
دونوں کو ملے گا
اچھا ہاں نہیں وہی صحیح ہے
ہاں وہ تو اس نے بتایا ہوگا آپ تم بھائی کرنی والے کو یہ ہے سنے والے کو یہ اب جیسے آپ ابھی ان کی بھی جو بھی ہے کروا رہے ہو اس ہیلپ کو آپ درکنار کے کر دیجیے کہ اس کا آپ کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے
ہاں صیح
ا کونا ہ مل لگ ن مالک چ آئے گا تو آپ کو ایسے دے دیں گے آپ کو نمبر اور سے آپ کرنا چاہو تو پھر لیکن لیکن تھوڑی آپ کے ادھر ڈسٹرب بھی رہے گا ہاں کیونکہ مین ٹارگیٹ ابھی کہ ہیں میرا تمہیں یہ ماننا ہے کہ پکا سیددھر ہی رکھو تھوڑا یہ تو نہیں پارٹی ٹائم میں جی سے رات رات میں کر لو ایسا کوئی دقت نہیں ہےوکے ا پھر یہ کہنے ج یہ کہ ایسے ہیں اگر ایک بندہ کوئی بھی اگر چاہ نا تو اس کو ایک دن میں پس کر سکتا ہے
ہاں وہ تو جناب اس میں پوری کال کرنی رہتی
ہاں کیونکہ کل میں نے ایک پاٹ کی پوری کھچڑی کھچڑی کل کل ہی بنا دی تھی
اچھا
پوری ٹینٹی نائن ہوگئی تھی کل میرا تو اس کو چائنا تو آرام سے ایک دن میں کوئی کو کوئی کر سکے اگر اسے کوئی میں پارٹی ٹم ہے دو تو جیسے آدھا ایک گھنٹہ اپ ڈیلی دیتے ہیں تب بھی اپ اس کو تین دن یا چار دن میں فش کر سکتے ہیں
ہاں نہیں صحی ہے
تو ایس سے کوئی زیادہ نہیںی نہیں ہے بطلب پڑھائی بھی ساتھ میں چلتی رہے پارٹ ٹائم ہے تھوڑا یہ بھی ہو جائے کھا جسے اپن کانا بناتے ہیں نمل کس ٹائم ج م پرریس کرنےیںے تو اس ائم ایک گھٹہ ڈیلی دوں گا تی ہے
صحیح ہے صیح ہے
تے
ہاں بہت ہے ایک گھنٹہ
تو تین چار دن میں ایک گھنٹہ تم ڈیلی دوڑ گے تو اس سے کام ہو جائے گا ڈیلی کا تو رہے گیا نہیں اس میں اب حیدرآباد ت ای سی پہ پانچے صاحب ت ہمارے تو راجستان جیت رہے تو ہم تو کچھ مجج وہ رہے صاحب نے یہاں پر
بالکل بجو جیتے گی مٹھائیاں بٹے گی
ارے مٹھیاں بٹھائی کی سو یہ تو ایسے بھی بن رہی ہے بریانی بھی مرغی مگواتے سا مرغے والیریانی بناتے نارمل بریانی کلائ گے تو کیا آئے گا آپ کے ابھی کل تو داوتے ایے کل تو ب کررا لال کریں
ہاں بالکل دعوت دیں گے سابھی سب محفل جائے گی گھر میں
کل بکرے کی قربانی ہے ساڑھے چار کلو کا بکر کر لایا گیا کے لیے جو صبح سات سے دس بجے تو پہلے نمازیںد عبادت کرنے جائیں گے اس کے بعد
بالکل بالکل سب محفل جمائیں گے کل یہاں پہ سما سما باندھیں گے ج
سمو پات نہیں ہے کیونکہ بکرا یہ د پ بکرے کی قربانی اللہ کو دی جاتی ہے تبھی اللہ تعالی پر بے مہربانی اور برکت ب برساتے ہو
بالکل بالکل تبھیشیاں بر
تو اس لیے کل آئیے بکرے کے ساتھ آپ کو سم یار مٹھائی بھی کھلائیں گے
بالکل بالکل تشلیف رکھیں گے ہم
بول ج ن بکرا تو کل بنے گا ہی اس کی تو دعوت رہے گی صحی ساتھ میں
ہاں ہاں
اس کے ساتھ مٹھائی سمے اب ہمارے غریب نواز میں تصف رکھیے سب
بائی جان پانی پلائیے بھائی جان
ہاں کھانے کے بعد پانی کی بھی ضرورت ہوئی ایسا کہھا گیا ہے کہ کھے کے آدے گھنٹے بع پانی پیین
ہاں میں تو ایک گھنٹے بات پیتا ہوں جناب
کیا بات ہے کی اب آپ کی جو ایک کلا جان ہے نا یہ کھانا جسٹ کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں
نہیں نہیں ایک گھنے بع پیننا چیے پچن کریا نہیں ہو پای
پانچن کیانی پ پر لن گمی باری پڑتا ہے اس لیے میں گرمی میںدھے گھنٹے رکھتا ہوں جدہ
ہ ہ پینتالیس منٹ پ پینتالیس منٹ بولتے جناب
ہاں تو کنٹرول ہو جاتتا ہے آرام سے ک پیٹو جاتتی کرو تو آرام سے
آاں کھانا گگے کھانا کھا کے تھوڑا پی لو گھٹک دو گھٹک نیچے چل جائے کھانا
میں تو آدھے گھنٹے تک بالکل ہی نہیں پیتا اس کے بعد ہی کیٹٹ ہے تو ابھی گیا جناب تو جناب تو ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ ہو گیا گ
ہاں آدھا گھنٹہ ہو گیا جناب
اننا بھی تھوڑی دیر پہ تو آپوگ کی روٹی بن رہی
نہیں بن رہی تھی بن چکی تھی
اچھا بن چکی تھی اور نقشوں کے بارے میں بات چل رہی ت نا بھائی کس ملک کا نقشہ بن رہا تھا مط نےب کہ بائی ابھی تو پکڑی ہی ان کے ساتب
ہاں اس ٹائم بن چکی ہے وہ کیا سمے لگتا ہے ترنت بن جاتی ہے فورن بن جاتی ہے
ہاں دو جنے میں تو کیا جیا جاتا
ہاں اور یم نے سبزی بنا دی اور ریشب بھائی جان نے روٹی روٹیاں سیک دی
ہاں تو دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم رہتا ہے سب جی ٹم لگ ہے رٹی ائ نہیں لگتا
سب سبزی میں بھی کچھ بھی ٹائم نہیں لگا سیٹی ہی لگا ت کوکر میں یہ لو
گھٹ نملی
ہاں لاری دال چوک دی جو چار سیٹیوں پانچ سیٹیوں میں ہوگی
کل دال میں تو آپ نے مہارت حاصل کر رکھی ہے ہم نے سا سنا ہے ہم نے سا سنا ہے کہ بیسر دن جا ابھی صاب آھائی دن دال بنات رہتے ہیں اور یہ دوسرے بھائی جان پورور بناتے رہتے ہیں
ان کے تو ایسے ہی چلتا ہے بھائی آج صبح ہی پوڑے گئے تھے بھائی جانے ہیں
ج آ توس ایکدی ت پہچ چلتے نہیں ب ٹھیک ہے کر
ہاں اسٹ ودیارتھی جیون میں تو سبھی چل رہا ہے
تک انجانے نا جہاں تک کوئی دقت نہیں ہے اگر اپ ان کو پتا ہے تو اس کے بعد اپن کر رہے ہیں نا تو پھر دقت ہے
ہاں اب یہاں تو کس کو یاد رہے گی بھائی کیا ہے
ہاں وہی اور کیا ابھی ان جیسے ان کی کال ہوئے نا اس کے بعد ان سے گروپ میں میسج ڈلوانا تم
اوکے
ار اس سے بول بھی دینا گروپ میں ایڈ کر دے گا حالانکہ اس گروپ میں کچھ آتا تو ہی نہیں اس والے میں تو
ہاں وہ ایڈ کرنا دیتا ہے لیکن
نہیں ایسا تو کوچئی روری بھی نہیں ہے نہیں کوئی انفارمیشن وہ ڈالے نا تو پتاہ چل جاتی اور ایسا کچھ نہیں ہے
جی جی جناب
تو اس میں ایڈ کر کے میں سے ڈال دے گا ابائی ٹک کے لیے تو جیسے ہی اگل بار نمبر آئے گا تو ٹاسک ڈل جائے گا پھر وہ
جی جناب میں ان کو خبر پہنچا دوں گا
ہاں ابھی تو خھر ادھر گفتگو کر رہے ہیںگ ان کی خلا سےے ہو
تو کتنا ہو گیا ہو گیا ج جناب آپ بات کیجے
جناب ادھر سے فری ہو گئے کیا
ہاں السلام علیکم جناب ہوگی جر سے
السلام علیکم ادھر سے فری ہو گئے آپ یوں کیا بات ہے کیا کہہ رہے تھے آپ کی کل آ جان
کال جان سے کر رہے تھے بات ہماری بھی گیارہ کھچڑی بن گئی ابھی تک بھی مان لیی چلو آپ
کیا بات ہے گیارہ کھچڑی بن گئی ہے جن میں تین ایمانسو جن نے بنا کر کھلائے تھے
ہاں تین ہی مس جی منا ک لئی تھی چار بڑی کلا جانے بنا کے کھلائی تھی ا سات بڑی کلا جانے ک کھیائی تھی ار ایک آپ کی
تو آپ ایسا کرو نا کل آ جان س ایک بار سے سپرک کرو اپ سے
آج ان ان کی تو کمپلیٹ ہو جائے گی آج آج میں نا
ہاں ایک کٹور ون سے آ ل لوگ کہ ان کو تو پھر ہو جائے گی پھر آپ ہیں نا ان کے شور سے پھر سم کرنا پھر صبح سے
ہاں پھرھر یہ کر لیتا ہوں پھر لاسٹ میں پھر ایسا کرتا ہوں میں نا
کو ائم مل ہے ن بارا جانے چ پہلے تو تو جو بھی آپ کو ٹائم ملے تین چار جو بھی آپ نکال سکو کل اس نمبر پہ شروع کر دینا
آ یہ مطلب یوں بول رہا ہوں جیسے کہ کھچڑی اپن نمبر ہی چینج ہوتا ہے کھچڑی پہ اور دو مطلب آواز وغیرہ کھچڑی پہ چینج نہیں ہوتی نا
آواز وغیرہ کیسے مطلب
رکو جیسے کہ مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ اب جیسے کہ مانسو بھائی جان
ہاں نہیں نہیں ہونا چاہیے ایسے جیسے اپن ایک کٹورے میں کھیچڑی اپن ک رہی جٹ دوسر کی جھٹ ہو جائے گی پہے ای مانسو کٹوری میں کھا ہے پھر آپھ رہے ہو
کوئی یہ ایک نمبر ہے میرے پاس میری کھچڑی کا اور وہ میرے پاس ایک کھچڑی ہے اسی کھچڑی سے میں مطلب بولوں تو پھر وہ
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس نیو ہے کہ جیسے اپنے نے ایک بار کٹوری میں لے لینا
ہاں
تو اس کٹوری میں لی تو اس کٹوری کو ایک ہی بندہ کھاؤ اس کو
ہاں سج گیا ویسے تو سج
اپ اس کٹوری میں اگر دونوں کھاؤ گے تو جٹی ہو جائے گی نا پھر دوبارہ اگر جیے دوسری کٹوری تو تم دوبارہ لے رہے ہو نا
بھائی جان گراہک آیا میرری خدا آفس سے ہو گیا کہنا
اھا یہ مکمل ہو گئی ایسے ہے نا بتا آپ آپ کی خلا سے ایک بار پھر ایک بار کچی کاووں
ضرور ضرور ناور ضرور